ہملے بیرائی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آب ٹھیک ہو
ہاں جی شکر الحمد کے ب اللہاکات بہت دنوں بعد آج تمہارے یاد آئی تو سوچا آپ سے فون کروں آپ سے کچھ بات کروں
جی بھائی جان
تو گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے کہہ رہے تھے گھر کے یہاں سب کے
جی شکر اللہ تعالی کا سب ٹھیک ہے اور سنا
جی جی شکر شکر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر روپیہ سب ٹھیک ہے آپ نے اب کیا کرا ہے مھائی جان ابھی
بس بیٹھا ہوا تھا تھوڑا سوچا آپ ایسے تھوڑی سی بات کی جائے
جی جی بس میں بھی تھوڑا گھر کے کاموں میں اور پڑھائی میں تھوڑا مصروف تھا تم سناؤ گھر میں سب کیسے ہیں ا ابو اور چھوٹے بھائی ک ن تھ ہیں
جی بھائی جان
جی
تو آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے کہیرے تھے
ل گھر میں سب بالکل ٹھیک ہے ابو کل ہی کہہ رہے تھے کہ ہم کا کافی دنوں سے گھر نہیں آئے چھوٹا بھائی بس ہر وقت کھیلنے میں لگا رہتا ہے اس کی شرار تم سے پورا گھر پریشان رہتا ہے تمہارے گھر والے کیسے ہیں بھائی
جی شکر ہے اللہ کا یہاں بھی سب خیر آفت سے ہیں میری بازی کی پرشائی چل رہی ہے تو پڑھائی پڑھائی چل رہی ہے تو گھر میں سب انہیں لے کر تھوڑے مصروف رہتے ہیں ابو بھی اپنے کام میں بزی ہے یار گھر والوں ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا اب مشکل ہو جاتا تو سب کی اپنی اپنی مصروفت کی وجہ سے ہے نا
جی بھائی
ہاں یار یہ بات بال تو بالکل صحیح ہے لیکن کل شام کو ہم سب میں مل کر کھانا کھایا تھا اور پرانی باتیں یاد کر رہے تھے گپے مارنا اور گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا آپ کا اپنا ہی مزہ ہے
جی بھائی جان تو اور بتائیں آج ہم کس مطلب وہ موضوع پر مطلب بات کریں کچھ اچھی جانکاری حاصل کریں
جی بھائی جان میں سوچ رہا تھا جو مطلب آج کل گرمی چل رہی ہے گرمی کی چھٹیاں ہو رہی ہے اسکول کی اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے آپ سے
جی بھائی جان تو آپ آپ تو آج کل تو کچھ زیادہ ہی گرمی تھی میں مطلب اتنی گرمی تھی کیا بتاؤں اگر انسان مطلب احتیاط نہ کرے زیادہ کام کرے تو پتہ نہیں اس پہ مطلب کیا بیتے یہ ہے نا جی
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
تو آپ بتائیںے مطلب گرمی کیوں بڑھ رہی ہے اس کی کیا وجہت ہے
جی بھائی جان اصلی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے پیڑوں کی کٹائی ہم پیڑوں کی کٹائی کر رہے ہیں ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں اس سے کیا ہے گلوبل وارمنگ بڑ رہی تھی اسی کی وجہ سے جو ہے گرمی ہے یا گرمی کا موسم دن میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے شام کو ایسے ہی بارش پڑ رہی ہے یہ اسی کی وجہ سے یہ پیڑوں کی کٹائی کی وجہ سے ہے
جی بھائی جناب نے صحیح فرمایا آپ نے صی اور میں جو ہے گرمی بڑھتی جا رہی ہے آج کل اگر ہم دیکھیں تو آج کے معاشرے میں زیادہ پیڑ کا مطلب آج کل زیادہ پیڑ کاٹتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے مطلب ہماری جو
جی بھائی جان
بلوار میں ہے اس پر اثر پڑتا ہے اور دن ب دن اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے کیا بتائیں پچھلے کچھ دنوں میں تو کچھ راحت ملی تھی گرمی کی لیکن آج اتنی گرمی ہے گھر سے نکلنا دشوار ہو گیا ہے نا بائی جان
نہیں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل اگرم کی چھٹیاں چل رہی ہے گرمیوں کی چھٹیاں سکول ایئر کا سب سے اچھا سمے ہوتا ہے سمر ویکیشنا بیسٹ ٹمکول ایئر جو ہم کہتے ہیں یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ پڑھائی کے دباؤ سے مکتی کا سمے ہے بچے ان چھٹیوں کے کا بےصبری سے انتظار کرتے رہتے ہیں اس چھٹی چھٹیوں میں بچے نانی حال جاتے ہیں وہاں گھومتے ہیں اپنے رشتے داروں کے یہاں جاتے ہیں جی بھائی جان یہ چھٹیاں عام طور پر مے اور جون کے دوران ہوتی ہے جو آج مطلب گرمی بڑھ رہی ہے اسی کی وجہ سے سکولوں میں چھٹی ہوتی ہے کیونکہ سکول کے ہمارے یہاں پہ ویسے حالات میں اے سی نہیں لگا ہوا ہے یا پنکھے ٹھیک سے نہیں لگے ہوئے اسی لیے مطلب یہ گرمی کی چھٹیاں دیتے ہیں یہ
جی تو آپ کو تو آپ کو پتا ہی ہے گورنمنٹ نے تو مطلب اسٹوڈنٹس کو مطلب ب طالب علم کو مطلب چھٹی تو مہلت تو دی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں اب اور چھٹی بڑھانی چاہیے کیونک اگر آپ دیکھیے گرمی اتنی بڑھتی جا رہی آج کل ان پہ مطلب پھر بہت ہی مطلب برا اثر پڑتا ہے کہئی کچھ لوگوں کو تو پھر ہارٹ اٹیک بھی آتا ہے اسٹوڈینٹ کو گرمی کی وجہ سے اور ہم ٹیچرس کی بات تو ٹیچر تو خود پنکھوں کے نیچے بیٹھتے ہیں لیکن اکثر جو ہے اس یہاں بھیہ سک اسکول ہے ان سکولوں میں اتنا مطلب انتظامیہ اچھا نہیں ہوتا ہے نا جی
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
جی تو ان بچوں پہھر پھر بہت تکلیف ہوتی ہے تو اسی لیے میں یہی بتا رہا ہوں کہ ان کو چاہے تھوڑا بہت وہ چھٹی انکریز کرے ان کو تھوڑا اور مطلب بڑھائیں اگر آپ دیکھیے آج کتنی گرمی تھی تو اس مطلب دیکھتے ہوئے ماحول کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھے تو آج اتنی چھٹی بڑ مطلب گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کو چاہے گورنمنٹ کو چاہے کچھ ایسا آرڈر نکالے کہ اس کچھ اور چھٹی بڑنی ہے نا بڑی نہیں چاہیے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے چھٹی کا تھوڑا اور وقت دینا چاہیے کیونکہ آج کل جو گرمی ہے بالکل بھی کم نہیں ہوئی ہے لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے اصل میں کیا ہے کہ یہ گرمی کی چھٹیاں انسان کو اپنے لیے ہے اپنے ٹائم کے لیے اپنے پریوار کے لیے انسان میں پریوار کی ساتھ وقت گزار تا ہے یہ پریوار کے ساتھ سمے بتانے کا ایک بہترین موقع ہے کئی لوگ ہل اسٹیشنس کی یاترا کرتے ہیں کہیں لوگ پکنکس پر جانا پسند کرتے ہیں یا نئے نئے شوق ہبیز سیکھتے ہیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے گرمی کی چھٹی کو گزارنے کا بچے جو ہے وہ مطلب گھومتے رہتے ہیں نانی حال جاتے ہیں اپنے رشتے داروں کے یہ کھیل کود کا مطلب ایک بہترینٹم سمے ہے
جی تو ہمیں چاہیے مطلب اگر ہم دیکھے تو گورنمنٹ تو محلہ دیتی ہے اسٹوڈینٹس کو چھٹی کی تو ہم کو چاہیے اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ اس چھٹی کا مطلب اچھھیے سے مطلب فائدہ اٹھائے پر فائدہ اٹھائے آپ اگر دیکھیں تو جو چھٹی بچوں کو ملتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جو وہ مطلب سکول کے دنوں میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں گزار پا رہے تو وہ ٹائم مطلب اپنی فیملی سے بھی گزارے اپنی مطلب پیرنٹس گزارے اور جو پڑھائی ہے مطلب مطلب اس پہ بھی تھوڑا بہت اچھے سے دھیان دے مطلب مائنڈ کو ریلیکس کرے رشتے داروں کے پاس جائے ان کی مطلب خوش خبری لیے ہے نا جی
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے جیسے کہ آپ سب کو پتاہ ہے کہ کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جو ہے مطلب اسکولز میں ایگزام لیتے ہیں ٹیسٹس ہوتے ہیں اسکول میں بچوں کو چاہے ان گرمیوں کی چھٹیوں میں مطلب پڑھائی کی طرف بھی جان ائی کی طرف بھی تھوڑی سی آر ہم نے کہا لی بھی بہت سارا وقت ہے بڑھتا ہے اس جگہ میں جی بھائی جان
جی جی تو میں تو یہی فرما رہا تھا کہ اب بچوں کو چاہیے کہ اس مطلب چ چھٹیوں کا مطلب صحیح سے استعمال لے جیسے میں نے آپ کو پا ہے کہ گھر والوں کو مطلب اچھا اچھے سے ان کے ساتھ ٹائم گزارے جو ٹائم اسپینڈ نہیں کر پاتے ان کے ساتھ وہ اچھے سے وہ ٹائم اسپینڈ کرے ان کے ساتھ اور رشتہ داروں کی مطلب کوش خبریں لے اچھے سے بیٹھے وہ مح مطلب اس چھٹیوں کو ضائع نہ کرے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ ہمارے کشمیر میں کتنے مطلب خوش افزا مقامات ہے تو وہ مطلب ان چھٹی کے دنوں میں وہاں پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ مطلب تھوڑا موج مستی کر سکتے ہیں مطلب نیچر کا بھی مطلب اپیوگ کر سکتے ہیں اس کا مزہ اٹھا سکتے ہیں انسان کی مطلب زندگی کا مطلب خالی پڑھنا ہی نہیں ہوتا ہے مطلب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا مطلب اچھے سے بھرپور سے مزہ اٹھا ہے نا بھائی جان
جی بالکل صحیح کہا جیسا کہ آپ کو پتا ہے گرمیوں میں آپ کئی سارے مطلب پھل ہووتے ہیں انسان کو چاہیے کہ گرمیوں میں تربوزے جیسے پھلوں کا استعمال کرے یا آیس کریم اور ٹھنڈے مطلب جو شربت ہوتے ہیں یا کولڈ ڈرنکس ہوتی ہے وہ پینی چاہیے تاکہ ان انسان ہائڈریٹ رہے انسان کو ڈیہائڈریشن نہ ہو چھٹیوں کا اپیوگ نئی بھشائیں سیکھنے میں بھی کیا جا سکتا تا ہے بچے اپنے اسکول کا ہوم ورک کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا کہانیوں یا کتابیں یا بہت ساری چیزوں میں اپنا وقت صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں بچے شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے جا سکتے ہیں یہ سمے رومان چک مطلب ایکٹیوٹیز کا ہے یا اگر دوستوں کے ساتھ کہیں پہ پکنک جائے بہت ساری مطلب اچھی یادیں بنا سکتے ہیں بہت سے بچے سوئمنگ سیکھنا پسند کرتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اس گرمی کے موسم موسم میں کہیں جگہ پہ جائے جی بھائی جب ہاں سوئمنگ سیکھ سکتے ہیں نئے نئے دوست سے مل سکتے ہیں جی
تو اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو گرمی کی وجہ سے مطلب آج انسان مطلب زیادہ بیمار پڑ رہا ہے نا جی بھائی تو آپ نے صحیح فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پھل پھول مییہوں کا مطلب زیادہ سیون کرے ان کو کھائیں آج چلا رہ دیکھی تو آج کل اکثر مطلب ڈہائیڈریشن انسان میں مطلب ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پانی بھی اچھے سے پیے اپنی صحت کا بھی خیال رکھے مطلب انسان کو اب آج آج تو انسان کو چاہے کہ نیند بھی مطلب کم ہی کرے کیونکہ زیادہ نیند سے انسان کو پھر پھر بہت مطلب صحت پہ مطلب برا اثر پڑتا ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے آج انس کا مطلب جو صحت ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے تو وہ پانی بھی ان کو اچھا اچھے سے پینا چاہیے بچوں کو بھی تربیت دے کہ وہ پانی پیے کھانا اچھے سے کھائیں پھل پھول ہے جو میویں ہے جیسے آپ نے کہا تربوز ہے وہ مطلب کھائے فروٹس کا وہ سیون کرے ہیں نا بھائی جان
جی بھائی جان جیسے کہ ہم نے مطلب دیکھا ہے جو اسکول میں بچے پڑھتے رہتے ہیں باقی میں کنٹینیو لگے رہتے ہیں اسکول پورا دن اسکول میں نکالنا پڑتا ہے شام کو شام کو ٹیوشن جانا پڑتا ہے انسان اس ٹائم میں کیا ہے نا کہ انسان کے لیے اپنی نیند کے لیے صحیح وقت نہیں بچتا انسان کو چاہے ان گرمی کی چھٹی میں دن بھر اگر پڑھائی کرے تو شام کو تھوڑا کھیلنے کودنے جا سکتے تا ہے دوستوں کے ساتھ اور رات کو بھرپور نیند لے سکتا ہے اس سے کیا ہے کہ انسان کا ٹنشن انزائٹی اور بہت ساری تھکان جو ہے وہ بالکل ختم کم ہو سکتے ہے ان چیزوں سے مطلب ان چھٹیوں
فرمایا بھائی جان تو
ہاں ہاں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کو یہ موقع ملے چھٹیوں کا تو وہ مطلب ان چھٹیوں کا اچھے سے استعمال کرے پڑھائی پہ بھی دھیان دے اپنی صحت کا بھی خیال رکھے اور جو نیچر کا ہے وہ بھی مزہ لے مطلب یہ چھٹیاں مطلب ان میں اپ مائنڈ کو ریلیکس کرے ہیں نا بھائی جان
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے چلیے آپ کے ساتھ بات ایک کے بہت ہی اچھا لگا آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا امید ہے آگے بھی باتیں ہوتی رہیں گی اپنا خیال رکھنا بھائی جان اللہ حافظ جی خد حافظ بھائی جان